وعلیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہ
جی آپ ٹھیک ہو گھر پہس
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
بس اسس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہو آ کیا کر رہی ہو
آج اسکول کا پروجیکٹ کے لیے کس ٹاپک پر بات کریں
آجک پروجٹ رہ
جی
ہوں سوچنا تو پڑے گا
سوچو سوچو آام ز
ہ آج ہم جنگل اور جنگی خیات پر گفتگو کرتے ہیں یہ بہت چر اسکول ملا مات ہی بک ل
بالکل جنگل قدرت کا بہت قیمتی حصہ ہے جنگلی درختوں پہاڑوں اور مختلف قسم کے جانور کا گھر ہوتے ہیں
جی ہاں جنگل عظیم کے لیے سوں کی طرف کام کرتا ہے زمین کے لیے کیونکہ یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جزب کرتے ہیں
اس لے جنگل انسانی زندگی کےلئے بہت ضروری ہے اگر جنگل نہ ہو تو ہوا صاف نہیں رہے گا اور ماحول متاثر ہوگا
تو پتتا ہے کہ دنیا کے بہت سے مشہور جنگل بھی ہیں جیسے ایمزون رین فارسٹ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹراپیکل جنگل مانا جاتا ہے
جی ہاں امیزون میں لاکھوں قسموں کے پودے اور جانور پائے جاتے ہیں اس سے زمین کے پہاڑے بھی کہا جاتا ہے
جنگلی حیات سے مراد بہت تمام جانور پرندے اور مخلوق ہے جو جنگل پہاڑوں دریاؤ اور شہروں میں رہتے ہیں
بالکل شیر ہاتھی چیتا بندر ہرن اور مور جنگلی حیات کی نشان
ہ ہاں ہاں ہاں ہر جانور قدرتی نظام میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اگر کسی ایک قسم کے جانور کی تعداد بہت کم ہو جائے تو قدرتی توازع بھیے جا سکے
یہ بات بالکل درست ہے مثال کے طور پر اگر شکاری جانور ختم ہو جائے تو کچھ دو دوسرے جانور حد سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں
اسی طرح اگر جنگل کٹ جائے تو جانور کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ دوسری جگہوں کی طرف ہچرت کرنے پر مز نہیں دے جاتے ہیں
آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے
اسی طرف اگر جنگل اتارے جائیں تو جانوروں کے گھر صبا ہو جاتے ہیں اور وہ دوسری جگہوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبوط ہو جاتے ہیں
جنگل ہمیں لکڑی پھل دواوں کے لیے پودے اور کئی دوسری چیزوں بھی فراہم کرتے ہیں
مگر افسوس کے ساتھ کہنا پرتا ہو کہ انسان سے گرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جنگل کم ہوتے جا رہے ہ
درختوں کی کٹائی شہری ادی کا بورنور فیکٹریز کا قیام جنگلوں کے لیے بڑا خطرہ ہے
جی اسی لیئے ہر شخص کو درخت لگانے اور جنگلوں کی ضفظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیئے
تمہارے تمہیں کون سا جنگلی جانور سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے کرن بہت پسند ہے کرن بہت خوبصورت اور ت جانور ہوتا ہے تہیں کون سا پسند ہے
مجھے شیر پسند ہے شیر کو شیر کو جنگلی کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ طاقت اور ہمت کی علامت ہے
شیر واقعی بہت دلچسپ جانور ہے ہمیں تمام جانوروں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے
بالکل چھوٹے جانور اور پرندے بھی ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
تم نے کبھی جنگل دیکھا ہے
ٹی وی ڈاکیومنٹریز اور کتابوں میں دیکھا ہے حقیقی جنگل دیکھنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا
میں نے بھی ڈاکومینٹریز دیکھی ہے جنگل کے ہریالی اور جانوروں کے آزاد زندگی دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے
جنگل صرف جانوروں کا گھر نہیں بلکہ بہت سی قابلی قوں کو بھی مسکان ہوتی ہے
جی ہاں کچھ لوگ صدیوں سے جنگل میں رہتے آئے ہیں اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگی کی زندگی گزارتے ہیں
جنگل موسم کو متوازن رکھتے ہے رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں
آپ کو نیند مت نا چڈی
آپکو نیند چڈی
نہ نہ تھوڑی سی
اور نئی بارش کے نظام پر بھی اکثر انداز ہوتا ہے جہاں جنگل زیادہ ہوتے ہیں وہاں اکثر ماحول بہتر رہتا ہے
اگر جنگل کم ہو جائے تو زمین بنجر ہو سکتی ہے اور سیلاب یا اصلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں
اسی لیے حکومتوں اور عوام کو مل کر جنگل بچانے کے لیے کام کرنی چاہیے
جنگلی حیات کی حفاظت کیلئے نیشنل پارکس اور وائلڈ لائف سنچرییز بھی کام کی جاتی ہیں
بالکل ان مقامات پر جان وروں کو محفوظ ماحول دیا جاتا ہے جہاں وہ بے خوف رہ سکے
کچھ لوگ غیر قانونی شکار بھی کرتے ہیں جو جنگلی حیات کےلئے بہت بڑا مسئلہ ہے
جی ہاں شکار کی وجہ سے کئی جانور نادر اور ختم ہونے کی قریب پہچکے ہیں
ہمیں جانوروں کو صرف تفریح یا تجارت کے لیئے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے
اسلام بھی جانوروں پر رحم اور ان کے حقوق کا درس دیتا ہیں
یہ بات بہت اہم ہے ہر مخلوق انسان کی
اللہ کی اللہ کی ہوتی ہے
جی ہاں اللہ کی تخلیق ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے
کشمیر اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی خوپھروں اور جنگل اور کیی جنگل حیات پائی جاتے ہیں
ہاں کشمیر کے جنگلوں میں ہرن ریچ اور مختلف پرندے پائے جاتے ہیں
جنگ سیاحت کے لیے بھی اہم ہوتے ہیں لوگ قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں
لیکن سیاحت بھی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ جنگل اور جانوروں کو نقصان نہ پہنچے
بالکل لوگوں کو کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور آگ جلانے میں احتیات کرنی چاہیے
جنگل کی آگ بھی بہت بڑا خطرہ ہے جو ہزاروں درختوں اور جانوروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے
اسی لئے جنگل کی حفاظت کے لیئے قوانین اور عوامی شعار دونوں ضروری ہے
سکولوں میں بھی بچوں کو جنگل اور جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیئے
جب بچے بچپن سے قدرت سے محبت کرنا سیکھیں گے تو مستقبل میں بہتر فیسلے کریں گے
مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو سال میں کم از کم ایک درخت ضروری لگانا چاہیئے
یہ بہت اچھا خیال ہے چھوٹے قدم بھی بڑے تبدیلوں کا سبب بن سکتے ہیں
جنگل قد قدرت کا انمول تحفہ ہے اور ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے
اور جنگلی حیات کے بغیر جنگل ادھورے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے
آج کی گفتگو سے مجھے جنگل اور جنگلی حیات کے ا کی اہمیت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہوگی ت آپ کو بھی بہت خوشی کو ملنے ہوگا
مجھے یہ تو بہت کچھ سیکھ کے ہی تھا لیکن اب اور تھوڑی سی اور مطلب پت چلی کہ اس کے بارے میں امید ہے ہم اور ہمارے دوست قدرتی کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے
انشاء اللہ اگر ہم آج جنگل بچانے بچائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی ان کی خوبصورتی سے لطف انداز ہو سکتی ہے
بالکل جنگل زندگی خوبصورتی اور قدرتی توازن کی علامت ہے ہے نا
جی ہاں ہے یہ تو
ہمیں ان کی حفاظت ہر صورت میں کرنی چاہیے
جی ہاں یہ بات آپ صحیح کہیے
مجھے پتا ہے میں نے صحیح بات ہے
ہاں میں نے ابھی تو وہی بولا آپ نے صحی بات کی ورنہ آپ کہاں غلط بولتی ہو
ہاں ہاں بہت خوب آج کا موزم واقعی بہت معلومات ہی تھا
جی ہاں چلو شک شکریہ مجھے بھی اس گفتو مجھے بھی اس گفتگو سے بہت کچھ جاننے کو ملا
مجھے بھی بہت کچھ جانے کو ملا اور میں نے بہت کچھ سیکھا کہ درختوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اگر ہم درختوں کی حفاظت نہیں کریں گے بہت سارے جانور بے گھر ہو جائیں گے اور درخت کاٹنے سے بھی ہماری زندگی میں مسئلے ہوں گے
جی ہاں چلو اللہ حافظ ملتے ہیں
تو چلو اپنا خیال رکھنا اور اللہ حافظ